ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہو
جی بالکل خیریت ہوں آپ سنائیے آپ کے گھر پہ سب کیریت ہیں
ہاں سب کہ رہےتے ہیں اور آپ کی خاندان میں کیسے ہیں سبھی لوگ
جی میرے خاندان میں سبھی لوگ بالکل کھیل جے ہیں کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے کوئی موبائل چلا رہا ہے کوئی پڑھائی کر رہا ہے
جی بالکل بالکل صحی کہا آپ نے
ہ
اور سنائیے آج کس موضوع پر بات کریں
جی ہاں آج نا وہ ویسے بھی گرمیاں بہت پڑ رہی ہیں میں بھی اپنی ماموں کے یہاں پر چھٹیوں میں جانے کے لیے سوچ رہی تھی
اچھا بہت اچھا مجی سنا ہے آج چل وہ گرمیوں کی چھٹی پر بھی ہی باتیں کرتی ہیں گپت کرتے ہیں
ہاں ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے
تو ویسے جو آج کل تو گرمی کی چھٹیاں چل رہی ہیں تمہارے چھٹیاں کیسے بیت رہی ہیں ابھی
جی ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا میری چھٹیاں بہت اچھی چل رہی ہیں میں جلدی جگتی ہوں تھوڑا پڑھتی ہوں پھر دوست اپنی جو سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ میں کھیلتی بھی ہوں
ہاں بالکل صحیح کام آپ نے پکھا ختم ہونے کے بعد اب تھوڑا آرام کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور پورے سال پڑھائی کے بعد چھٹیوں کا انتظار رہتا ہے سبھی لوگ بچوں کو
ہاں ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ایسا لگتا ہے کہ کب چھٹیاں پڑیں کب کالا یا ماموں کی یہاں پر جائیں چھٹیاں منانے بہت ہی زیادہ سکون ملتا ہے جب پڑھائی پورے ہونے کے بعد میں چ کیاں پڑتی ہیں جا
ج بالکل آپ نے صحیح کہا جیسے کہ صبح جلدی اسکول جانے کی چنتا نہیں رہتی ہے بچوں کو لیکن میں پھر بھی صبح جلدی اٹھے کی کوشش تو کرتا ہوں
اچھا ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہے ہو آپ ویسے تم نہیں جا رہے ہو کہیں چھٹیاں منانے
ہاں میں جاؤں گا یااں تو خالہ کے یہاں جاؤں گا یا پھر ملو کے میں بھی جاؤں گا کہیں گھومنے کے لیے جیسے کہ جموں کشمیر ہو گئی کلو منالی ہو گئی کئی جگہ ہوں گی گھومنے کے لیے گرمیوں میں
اچھا گھومنے بھی جا رہے ہو آپ کشمیر
یا کلو منالی
ہاں مسالہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ یار کشمیر کنلو منالی گھومنے کے لیے جا رہے ہو
جی آپ کہاں جا رہے ہو ابھی گھومنے کے لیے آپ نے کہیں پلان نہیں بنایا ہے کیا
جی ہاں میں بھی کشمیر جانے کا پلان بنا رہی تھی چھٹیوں میں
جی بالکل صحیح کہا وہاں پر جو ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو پہاڑوں کے بیچ آنند آتا ہے سبھی لوگوں کو
ہاں وہاں کی جو وادیاں ہوتی ہیں دیکھنے میں کتنی خوبصورت لگتی ہیں
ہاں بالکل صحیح کہ جو چاروں طرف کی پرکرتی ہوتی ہے وہ اس میں کتنی ہریالی رہتی ہے ادھر کی سائڈی بت ہے ہمارے یہاں تو اب پیڑ پودوں کی کٹائی کی جا رہی ہے اس وجہ سے یہاں پر ہریالی نہیں رہی ہے ابھی
ہاں ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا اب ویسے اور کون کون جائے گا آپ کے پریوار میں سے
ابھی تو پلین بنا رہے ہیں ابھی کون کون جائے دیکھتے ہیں اں تو بھائی جان جائیں گے ہمارے ساتھ
ہاں ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے ویسے سبھی جانا بھائی بہن سب جانا امی جان کو ولی جانا ابو جان کو سبھی کو لے جانا
جی بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا سبھی کو لے جائیں گے ایک منٹ ایک میں ایک دن گھوم د
ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے میں نے تو جانے کے لیے پیک سامان بھی پیک کر لیا ہے جیسے کہ کپڑے پانی کی بوتل دوائیاں اور میں نے نا کیمرہ بھی رکھ لیا ہے سفر میں فوٹو لینا ٹرین وغیرہ سے جاؤ تو بہت اچھا لگتا ہے سکون ملتا ہے فوٹو وغیرہ لیتی ہیں جاؤ
جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو فوٹو تصویر وغیرہ دیتی ہے تو اس سے جو ہماری یادیں ہیں وہ تازہ ہو جاتی ہیں اور کئی ساری چیزیں جو آنے والے پل میں انہیں دوبارہ دیکھیں گے تو کتنی خوشی ہوتی ہے جو گھر والوں کے ساتھ کہیں گھومنے جائیں تو
ہاں ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے کیا تم نے سامان پیک کر لیا یا نہیں کیا ابھی تک
ہاں میں ابھی کروں گا سامان پیک ابھی تو نہیں کیا آئے ابھی تو ہم پلان بنا رہے ہیں کہ کب جائیں ابھی
اچھا ٹرین سے جاؤ گے آپ یا بس سے جاؤ گے
ابھی تو سوچ رہی ہیں ک شاید ابھی تو بس سے جانے کا پلان ہے کیوںکہ جو ٹرین ہے ادھر کی سائڈ نہیں چلتی ہے کیا کریں
اچھا مجھے تو نا ٹرین کا سفر بہت ہی زیادہ پسند ہے
جو ٹرین کا سفر ہے وہ تو مجھے بھی پسند ہے لیکن جو اس کے اندر ہوتی ہے نا بھیڑ بھاڑ اور جو شور سراٹا وہ بنکر لگتا ہے اس کے اندر کیا کریں
ہاں ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ا ویسے راستے میں جھرنے دیکھنا پانی بہتا ہوا دیکھنا ٹھنڈی ہوا کتنا سکون دیتی ہیں
جی بالکل آپ نے صحیح کہا
اور جو چاروں طرف کا واتورن ہو رہا ہے وہ کیسا لگتا ہے کتنا سہانا لگتا ہے یہ تو دیکھنے والوں کو ہی پت ہے
ہاں ہے
ویسے آپ کہاں کہاں گھومنے گئ ہو ابھی تک
جی ابھی تک میں زیادہ تر سے کہیں گھومنے نہیں گئی ہوں بس ایک دو جگہ گئی ہوں لیکن اب کشمیر جانے کا پلان بنا رہی ہوں
جی بالکل
ہاں آپ کتنے دنوں کے لیے جاؤ گے ویسے
ابھی تو شاید ہم جائیں گے ابھی جائیں گے شاید ایک مہینے یا پھر دو مہینے کے لیے
ماساء اللہ یہ تو بہت ہی زیادہ دن ہو گئے میں تو بس چار یا پانچ دنوں کے لیے جاؤں گی اگر مجھے وہاں پہ اچھا لگا تو میں کچھ دنوں کے لیے اور بھی رک سکتی ہوں
جی آپ نے بالکل صحیح کہا ضرور رکنا
ہاں ماشاء اللہ بالکل رکوں گی میں تو
اور سنائیے ا آپ کے گھر میں کون کون جائے گا جو آپ کے ساتھ رہاننے والا ہے
جی میری امی جان ابو جان خالا ماموں سبھی جائیں گے
اچھا بالکل صحیح کہا آپ نے
ہاں پسے سامان تو پیک کر لیا ہوگا آپ نے جانے کے لیے کہ ابھی نہیں کیا ہے
ابھی نہیں کیا ابھی تو کریں گے ابھی تو پلان بنا رہے ہیں کہ کون کون جائے جان جائے امی ابو اور کون کون جائے ساتھ میں لے جانے کا تو سبھی کا من ہے لیکن جو ابو جان ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں کبھی کبھار اس وجہ سے نہیں لدا پاتات ان نے
ہاں ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے آپ ویسے سفر میں جاؤ گے تو تصویر وغیرہ تو لوگ ہیں نا
کیا
سفر میں جاؤ گے ٹرین سے یا بس سے تو اس میں تصویر وغیرہ تو لوؤ گے کیمرہ تو لے جاؤ گے اپنے ساتھ میں
ہاں بالکل صحیح کہا میں تو اپنے ساتھ میں جو ہمارا موبائل فون ہے وہی ہمارے لیے کیمرہ ہی کافی ہے جس سے ہم بہت اچھی اچھی تصویریں لیں گے جیسے کہ جو ہمارے کھڑکی سے دیکھنے والے پہاڑ اور چڑھنے والے ہم چڑھیں گے پہاڑوں کے اوپر ویسے آپ کبھی پہاڑ پر چڑھی ہو
جی ہاں ایک بار میں گئی تھی جو پتھر کپاڑ تھا اس پہ گئی تھی میں پہاڑ کے اوپر ایک دیوی ماں تھی ان کے مندر پہ گئی تھی میں پہاڑ پہ پیدل پیدل چ گئی تھی
ہاں بالکل صحیح کہا میں بھی ایک بار گئی تھا جب ہم اجمیر درگاہ دیکھنے گئے تھے تو وہاں پر جو پہاڑ ہے اس پہ میں نے چڑھائی کی تھی وہاں پر بہت آنند آیا مجھے
ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ پہاڑ پر بھی چڑھے ہو
ہاں کیونکہ اس پہ چلنے سے سے جو سکون ملتا ہے اور چاروں طرف کے ہیالی اور جو تازہ ہوائیں چلتی ہیں اوپر تو وہ کتنی سہانی لگتی ہیں
ہاں ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے بہت ہی زیادہ صاابنی لگتی ہیں وہاں سے پت ہے آنے کا من ہی نہیں کرتا ہے
جی بالکول
ہاں میرا تو بالکل بھی نہیں کرتا ہے ایسا لگتا ہے یہاں سے جاؤں نہیں یہیں پر رہوں بس
جی بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا میرا بھی من نہیں لگتا ہے اگر میں ایک بار چلا جاؤں تو میں نے ایسا ہی کرتا ہے کہ یہیں پر رہنے لگ جاؤں میں
ہاں کیونکہ وہاں پہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے بہت ساری نظارے ملتے ہیں ہمیں دیکھنے کے لیے سکون ملتا ہے دل کو وہاں پہ جا کے
جی بالکل مجھے آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی اور جو آپ نے مجھے پہاڑوں پرکرتی کے بارے میں جو کچھ بھی سکھایا وہ مجھے بہت بہت اچھا لگا شکریہ بات کرنے کے لیے خدا حافظ
مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اللہ حافظ